کہہ رہی ہے پھر سے یہ کام آ گیا ہے یہ آئے گا پھر سے یہ کام
کون سا کام ایا
یہی نا یہ بول رہی تھی نا بند ہو گیا ابھی پھر آئے گا
کب آئے گا
اب نہ اور ٹاسکس آئے گی
کیا ٹاسک آئیگی آپ کو ٹاسکس آئے ہیں
میں نے نہیں دیکھا ابھی بلال کے نمبر پہ ابھی دیکھوں گی میں ان کو
اچھے سے
ہاں اچھے سے مجھے م بیٹا بیٹھتا ہی بیٹھتا میں کام کرتی
سویا نہیں
اٹھ گیا جلدی اٹھ گیا آج
آپ کیا کر رہے
آج کون سا ریڑا والا ہے آپ کو آگے
ہاں
آج کون سبزی والا ہے آگے
کوئی نہیں
کیوں
ہے ہی نہیں تو کیا کروں
جھوٹ بول رہے ہاں
آپ ویڈیو کال کرو دیکھو
باپ نے مچھ کچھ بولا باپ نے مت کچھ بولا
نہیں
او کہا ہے تیرا باپ
پتا نہیں میں تو دکان پہ ہوں اس کا پتا نہیں
اچھا ٹھیک
بولو بتاؤ
کیا بتاؤ میں کیا ہی بولو
جو مرضی ہو
آپ بتاؤ
میں کیا ہاں میں نے کھانا کھایا
اچھا سبزی کیا تھی
سبزی تھی
سبزی تھی
اچھا دال کون سی دال
راجما دال ہوگی
اچھا آج موسم میں کچھ فرق ہے
ہاں موسم ٹھنڈا تھوڑا سا ہے اسی بات مجھے یاد آ مجھے مکان پے نظر دینی تھی میں گیا ہی نہیں آج او شٹ مجھے تو مجھے سامان بھی لانا تھا میں پہلے سامان لاؤں اب ننحال سے
کام ہے اوپر کمرے کو آج نہیں جانا مہربانی کر کے آج ہم کپڑے اٹھائیں گے آج چھوڑ دو وہاں نہیں کوئی بات نہیں کال لاؤ گے پھر اس نے فون کیا ہوتا
وہ بھی پہلے ایک ہی بار میں نہیں بولتا ہے
اور سناؤ
بس دعا
سموسے دو لانا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
داؤ نے کیا بولا پھر
گاؤ نے فون ہی نہیں اتا ہے
کیوں
اس کی مرضی میں کیا بول سکتا ہوں
آپ کو کرنا تھا نا کنٹنییو
کنٹینیو کروں گا پھر وہ بلاک بلاک کرتا ہے
میسیج کرنی تھی نا واٹس ایپ پے
میسج تو نہیں کیا ہوا ہے فون ہی کیا تھا
کیوں
بس ایسے ہی آپ کو یہی بات کرنی ہے کی کاریہ پے کاریہ کرنا ہے
کاریہ ہیں نا کاریہ
تو ٹاپک کوئی اٹھاؤ نا یے کیا گھر کی باتیں بیٹھے کرنے
آپ بولو
کیا آپ کو نہیں پتہ ہے راجور میں کیا ہو گیا ہے اپنی انوائرمنٹ کا کچھ پتا ہے آپ کو نہیں پتا وہاں پے سب کھ ڈوب گیا گاڑیاں بسز آپ آپ کی یے ریسپانسبلٹی نہیں ہے کی آپ لوگ کی ہیلپ کرے ا آپ کو تو پتہ بھی نہیں وہ الٹیٹیوڈ پے ہے نا تو گول آڈ برس ہوتا ہے وہاں پے
نہیں لاسٹ ٹائم جب سیلاب آ گیا تھا اس ٹائم بھی یے پٹ گیا تھا لگتا ہے سیلاب آنے کا خط طرہ ہے
نہیں بارش تو نہیں ہو رہی ہے نا اس لیے کہاں سے آئے گا
ہو سکتا ہے لاسٹ
کیسے بھائی لاسٹ ٹائم راجو ہی پھٹا تھا پہلے
ہاں پہلے راجو ری پھٹ گیا تھا
اچھا ابھی تو پتہ نہیں تھا بولتے ہیں نا یہاں پہ بھی بارش ہونے ہے انیس سے چوبیس خطر ناک مگر ہوئی تو نہیں صبح ہوئی تھی
اور سناؤ آپ نے لائی میرے لئے پنس
میں دکان سے نکلا ہی نہیں تو پنس کہاں سے لاؤں
اور لانا نا نیل پینٹ ایک ریڈ کلر کی مجھے دو
نیل پینٹ کو کیا کرنا ہے
لے آنا اسی وجہ سے
اچھا آپ آپ کو کتنے پیسے آپ کو تو گااریا کال کر رہے ہو کتنے کالز آپ کو تو ہو گئی ہو ہوگی دس کالس
مجھے اب پندرہ ہے پندرہ کالز رہے گی مجھے
پندرہ کی آپ نے میں نے ابھی بارہ ہی کی میں نے کی میں نے کہ ہوتی اور مگر اپ نے مجھے ضائع کیا نا
آپ کرنا اس کے بعد اس کے بعد آپ کرو میں پھر اس کے بعد ایک کروں اس کے بعد آپ کرو ختم کریں گے آ آدا
ہوں پیسے کہاں رکھے
ہاں
پیسے کہاں رکھے اچھا پیسوں سے انہی پیسوں سے چیزیں لانی ہے بیٹی کو
نہیں کا باپ ہے نا ان شاء اللہ کم آتا ہے وہ سنڈے کو بھی نکلتا ہے
ہاں ہاں مجھے ہے نا چھ سو روپے میں اس سےسی لاؤں گا نا
ہاں تو
آہ
انہی سے
ہاں ہویسلی میں اب تو کم آتا ہوں کا یہاں سے میرے ہے نا پرسنل
آپ نے دیکھا بریکنگ نیوز فلڈ الرٹ جموں اینڈ کشمیر میں اگین سی ون آف دا میجر فلڈ لائک سچویشن
نہیں میں نے تو نہیں دیکھا
دیکھنا چاہیے نا
کب دیکھا تھا کب کہاں پہ لکھا ہے
ابھی دیکھا
ابھی جب بارش ہوگی تب فلٹ الٹ ہے ابھی تو ٹائم ہے سپٹمبر میں آتا ہے فلڈ
پہلے اپ ڈاؤن کو بھی آتا ہے
نیچرل ڈیزاسٹر ہاں ڈاؤن ٹاؤن کو آئے گا
نہیں پہلے اپ ڈاؤن جائے گا
کیوں آپ ٹاؤن والوں نے بنائے ہیں نا بینکرس میں تو وہ آپ سیف ہے آپ ٹاؤن کو نہیں کر سکتے اب کچھ بانڈس بڑھے آئے ہیں نا اب آپ ٹاؤن میں پہلے نہی نہیں آ سکتا ہے سمی
ہاں ہاں
کیا بول رہی تھی ہلو
سمجھیں
ہاں
سن رہی ہوں
ہاں ہاں میں نے کہاں بولا تو سوئی ہے سوئی ہے تو
ہاں
اور بتاؤ
بس دعا
دعا تو کرتے ہم آپ کو آپ کرتی ہو
ہاں میں بھی کرتی ہوں آپ کو
ہاں ہاں آپ کرتی ہوگی آپ تو چڑ بڑا کے کرتی ہوگی دعا تو نہیں کرتی ہوگی بٹ دعا جیسا کچھ کرتی ہوگی بد دعا اور
اور آپ ہی بتاؤ
بس میں تو ٹھیک ہوں آپ سناؤ اچھے ہیں میں کیا سناؤں میں تو روز ہی سناتا ہوں لوگ سنتے ہیں میری بات میں سناتا ہوں ان کا باتیں اور کیا سنانا ہے
جو اچھا تھا یہ
یہ
چائے وائے پیتے ہو سنڈے کے دن
فس جائے گا چائے والے بد ہوتے ہیں احمد بارہ منٹ کال کرنی ہوتی ہے گیارہ کس نے بولا کوئی کہہ رہا ہوں
نمس عمر نے کتنے میں آپ کو وہ سوٹ دیا
کیوں سمج رہے ہیں
بازار زمان میں
پانچ چھ سو میں اور کتنے کا ہوگا ہے نا
پتا نہیں
آپ کو تو بس سوٹ ہی چاہیے اور کیا چاہیے
جیسے نا مجھے آپ نے ہزاروں کے لائے
میڈم ہزاروں کے بھی میں لاتا ہوں لاکھوں کے بھی میں لاتا ہوں لاتا کون ہے ت سوٹ کے اکؤنٹ تو ختم مگر یہ تمہاری اکلے کی پرابلم نہیں ہے ہر لیڈیز لم جہاں سیل دکھی وہاں ٹوٹ پڑتے منہ مارتے رہتے ہم لوگ کی فطرت میں ہی ہے ایسا لگاتے تو کچرا ہی ہو مگر سوٹ ہونے چاہیے بھر بھر کے لاکرس ہو گیا
چلو اللہ حافظ